اللام وعلیکم جی آپ ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو سب ٹھیک ہو شکر اللہ آپ سناؤ آپ سب ٹھیک ہو بچے ٹھیک ہے- سبو ٹھیک ہے ا-
شکر سب ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے-
وہ کہاں پہ ہے کی درسگاہ گئی ہے-
بھی ٹیوشن گئی درس گس آئی تو نکلی ٹیوشن کے لیے-
اچھا- اچھا اسلاق ٹھیک ہے اس کو فر-
شکر- شکر الحمد للہ الحمد للہ فرق ہو گئی- سب ٹھیک ہے لیکن میں ٹھیک نہیں ہوں-
کیوں کیا بات ہے?
کچھ اچھا نہیں لگتا ہے یہاں-
کیوں پھر تو ادھر ہی آنا تھا ہم نے تو پہلے ہی بولا تھا-
نہیں اگر راچ مانتا ہم ہم گھر جاتد- اب روج کو بولتی ہوں اگر ہم گھر ہی چتےے نا ٹینشن م تھی اب یہاں سے- ج اگر مانتا ہم گھر ہی جات ہیں-
آپ جانا ہے نا سیٹرڈے کو اس کو چیک اپ کے لیے-
ہاں مجھے وہی سے ہاں-
تو مش سے جانا اب تیاری کر کے رکھنا اس کو بولنا اب میں بولتی ہ ادھر آ جاؤ اب وہ بھی پرابلم ہو جائے-
یہاں ن نہ ن اب ہو جائے گی نا غلط بات- وہ مجھے جو کچھ ہے وہ آپ کے ہی گھر میں ہے جب ہم پہلے گھر جائیں گے پھر سامان لے جاؤں گی- ج ہے نا وہ ٹھیک-
کہ اس کا پرابلم نہیں ہے سامان کی پرابلم نہیں-
کے کا پھر لاؤں گی میں ایک دو بار تو-
پھر ہ وہ کوئی بات نہیں ہے وہ مسئلہ نہیں ہے میں بھی- کاپے تاہ کر کے رکوں گی اور وہ موجہ بھی لے جا سکتا ہے- رپ دے واب دے بیچ بیچ میں-
کی بات نہیں ہے ہاں- مجھے ٹؤگوں میں اتنا درد تھا میں نے سوچا تھا ورنہ میں باہر نکلوں گی اس کےے کچ لاؤں گی لیکن- کتگم دار تھا- بہت درد ہے ٹانگوں میں اور ہمیں تھا نا ادھر یہ پران تھا نا- اس کو نیچے سر ہو گیا تھا وہی ہم صاف کرتے تھے- میں میری- ماما اور خالی پھر بڑی کو فون کیا انو کو فون کیا حجی-
اچھا جو شادی کے لیے تھا-
جی- جی -جی-
پھر اننو آئی پھر-
او نئی لیکن اس ٹائم ہم نے ختم کیا تھا-
آپ اس کو آپ نے ٹھیک کیا-
اب ٹھیک کیا تو اب ابائی نے واضح کو فون کیا وہ آئے کا شاید پرسوں-
وہ آئے گا تو ہو تبھی تو وہ ٹھیک رہے گا نہیں تو خراب ہو جائے گا-
اس کو بوئش اندر گئی تھی-
وہ کیسے گئی تھی بارش اندر?
ان بارش تھا نا وہ ویسے گرتی تھی نا بارش بیسمنٹ میں اندر بارش گئی تھی-
اچھا یہاں نیچے سے نہ پانی آیا تھا-
پتا نہیں مجھے نہ نہ ن نیچے سے نہیں پانی آیا آپ کسی کو نہیں بولنا
پھر میں کیوں کسی کو بولوں گی مجھے کیا ضرورت تھی بولنے کی جی جی ہم گئے تھے نا ادھر پیم پمی کا اس کو گال بییٹر ریمو کرنا تھا نا ہم وہاں سے نکلے تو ہم نے چھوٹی کو دیکھا پاپا کی گائے کو چھوٹی گائے کو دیکھا میں نے نہیں دیکھا پہلے با جی نے دیکھا وہ شاید آفس سے نکلی تھی کی مگر اس نے ہماری طرف سے ایسے دیکھا جیسے اس نے ہمیں دیکھا ہی نہیں اس نے ایسے پریٹیند کیا جیسے نے جیسے اس نے ہمی دیکھا ہے نہی پھر با جی نے بولا اگر آپ میرے ساتھ نہیں ہوتی تو یہ مجھ سے بات کرتی میں نے پھر بولا ہائے ہائے ہائے بچاری کا نقصان ہو گیا اس کبھی اور تمہارا بھی میں نے اس کو بوولو پھر الگ دمس ہائے ہائے ہائے اس کا نقصان ہو گیا اس کا بیور اس کا بیور آپ کا بھی دونوں کا یہ دونوں اس نے ایسے پٹن کیا
اس کو ریسٹورینٹ چڑھاتی یا وہ آپ کو ریسٹورینٹ چڑھاتی لیکن اب کی وجہ سے پرابلم ہو گئی
اس نے ایسے پریٹند کیا جیسے اس نے ہمیں دیکھا ہی نہیں بالکل بھی پھر گئی ادھر ملتے ہیں نا وہ ای آٹو پھر ادھر ہاں بہت مجبوط تھی میں اس کی کی بات کرنے کے لیے بہت مجبور تھی میں وہ یہ آٹو ملتے ہیں ن ادھر ن
ہاں ہاں ہاں
سھر اد ہی
ہیلو
گول کے م اگر پ ہم نے دیکھا
ہاں
وہ دیکھے گی اس نے چوج دیک ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں پت
ہاں
ہیلو ہیلو سن رہی
اچ ہاں میں سن رہی ہوں پرگنٹ ہے پرریگنٹ ہے آپ کو لگا ہیلو ہیلو
اگر پریگننٹ ہوتیی پھر کہ جاتی آفس
نہیں ایج ہے کی ہی ان کو پوچ ڈمبر ہے نا ایج ہاں کیوں نہیں جائے گی نائن منت جائے گی نائن منتھ
ا ہاں بھائی دن بدن پھر آدمی بھاری ہو جاتا ہے وہ پہلے ہی اتنی بلکی ہے مگر موٹی ہوئی ہے زیادہ ہی کچھ ہاں ہاں م کو بلیک کااٹن کا سوٹ پہنا تھا سرما ورما لگایا تھا مگر کیا بولتے ہیں ا تھوڑی آورت جیسی دکھ رہی تھی وہ موٹی ہے نا
ہاں اب تو عورت ہی ہے شادی شدہ ہے
ہاں مگر ہاں لگ رہہی تھی بڑی بڑی اچھی سی بلیک کلر کا کاٹن کا سوٹ پہنا تھا
اچھا سائمہ بھی تھی سیمہ بھی تھی
ارے ہم تو اوپر گئے ہی نہیں ہم خالی ریکوری میں بیٹھے پیمی کے پاس دس پندرہ منٹ
اچھا اچھا اچھا اچھا
کپمی تھوڑا نیب ب ہووش ت بولا درد درد ہے بولا یہ تو ہوتا ہے گھنٹے دو گھنٹے رہے گا ادھر را تھا پھر گوری ا اوپری اتری اوپر سے پھر بولا ہمیں آب بھی چڑھو اوپر چائے وائے پیو ہم نے کہا ہم کیا ہوٹل آئے ہیں کیا ریسٹورینٹ آئے ہیں چائے پیئیں گی ہم چائے نہیں پیئیں گی
اچھا
ر سائم ہےکان ہے میں نے باجی کوچھ باہر مگر بولا اگر آپ کچھ چنا ہے تو آپ جاؤ مجھے نہیں جانا ہے میں نے مگر بولا پھر بولتی کل پرنسی نے چڑھنے نہیں دیا میں آتی تو مگر اس نے نہیں دیا چٹنی
ہوں
میں نے اس کو بولا اگر آپ کو جانا ہے تو آپ جاؤ مجھے نہیں جا جا ہے بری نہیں جان ہے گوئی نے بہت انسسٹ کیا چلو ا چائے پیو میں نے بولا ہم کیا یہ ادھر آئے ہیں پھر نیچے اترے تو م نہیں نہیں کوئی نہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں اوپر سے کی بہنیں تھیں وہ تو صبح یہاں سے نکلی جیسے پکنک پہ نکلی صب آئی تھی
اچھا اچھا اچھا
سے بلایا جاتے وقت میں نے بلا اس لیے جانا پڑ پڑےا کیکہ اس نے جب نکلی اس نے مجھے تب کھڑکی پکارا پرنسپل میں جا رہی ہاں ہاں تو نیچ م
مجھے پتا نہیں ان کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہم ان کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے
تاجور کو پتا ہوگا ان کو پتا نہیں ہوگا مگر تاجور
ات ہو کاا
ہاں مگر تاجور کو پتا ہوگا ہاں اس کو پتا وہ بولے گا نا ان کو شام کو دے دیکو وہ شام کو بولے گا نا ان کو دیکھنا اس کو پتا ہوگا اس کو کیوں نہیں پتا ہوگا پھر منسر نیچے تھاا اس نے بوللا اوپر جائے تے ممس کیا کرنے چائے پینی تھی ہم گرمی پ پئین گی دن اچھا کیا اس نے بھی بوللا اچھا کیا پھر اس کو باجی نے بولا سائمہ فون کرتی ہے وہاں سے جب کہیں پہ جاتی ہے یہ تکو ٹھیک ہے ویسے کسی روز فون نہیں کرتی تو پھر میں نے اس کو بولا اس دن کیا فون کرتی ہو جب کہیں جاتی ہو تو مانسر ہس اس نے ہسا اس نے بولا مگر مانسر پھر ہنسا اس نے بولا کچھ نہیں اچھا آپ کی سبزی کیا بنائی ہے آج
ہاں مجے پقای شاید ر اسم ممل پکا ہے
اچھا کیا اچھا ہم نے کل پکائی تھی آج پکائی آلو اور مڈال بھی تھوڑی ہے فارض بول رہا تھا میں کل راجما دال لاؤں گا مجھے چار پانچ پان دن کے لیے پکا کے
رکھنا
اچھا
اس وقت بارش پڑ رہی
اس نے مشتاق صاحب نے فون کیا نہیں اس وقت نہیں ہے اس نے مشتاق صاحب نے فون کیا
ہاں ہاں دو تین بار کیا اب کیا کرنا ہے
ا کیا کیا
اب کیا کرنا ہے
بولو اس کو ڈانس کرنا ہے بولنا تھا نا ڈانس کرنا ہے اچا
ہے
اس کو بولنا تھا آپ کو آپ ڈانس کریں گے اب جو کرنا تھا وہ تو کیا آپ ڈانس کریں گی
اور
ار ہ ہاں
اور
ہلو آ
بات کیوں گئی ہے اس کو بولا تھا نا مجھے فون کیا پھر لوگوں کو کیا بولا یہ مجھے فون کر رہی تھی ہیلو ہیلو میں سن رہی ہوں ہیلو ہیلو ہیلو
فون کرالو ہیلو میں سن رہا ج ہوو
ہیلو
ہیلو
ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو
ہیلو ہیلو ہاں کاٹنا کیا بول رہی آپ کی فون نہیں کوون پہ کیوں بتایا ایف
میں نے بولا اس کو کو آپ کی بہن نے مجھے فون کیا پھر سب کو بولا کہ اس نے مجھے فون کیا اس کو بولا تھا نا جھوٹ
ہلو
بولتی میں نے شیوا کو فون کیا یہ کی بولا اس نے مجھے میں سن رہی ہوں آپ کی بات ہاں
ہاں مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کیا کرہ رہی ہیں اچھا چلو خیر اللہ حافظ پز میں واٹس ب
ہیلو
ہیلو اللہ حافظ اللہ حافظ ہلو ہاں ک کال سبمٹ ہ ٹائم ہو گئی کال سبمٹ کر سبمٹ کرنا
ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے